وعلیکم السلام اور
ہاں جی ہاں جی آپ بتائیے
ہاں میں بھی ایسے ہی بیٹھے ہوھے ہاں وہ چپ ہوگی وہ گیا ہوا ہےیا ا بھی اپنی دادی کے پاس میں ابھی میرے پس آیا ہی نہیں ہے
اچھا اچھا ہاں وہ شاگ گ ما پن گی گوپ چھتر
نہیں نہیں ایسے ہی اپنے اپ اپنے کمرے میں لے گئی ہیں بس بیٹھالنے کے لیے بچوں کو نا ایک کمرے سے بھی وہ پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی جگہ چینج کرو ان کی جگہ بدلو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم کہیں گھومنے آئے
جی ہاں جی
ہاں وہ وہاں گیا ہوا ہے
ہ بڑا با اپ کا بیٹا
وہ سویا وہ سو رہا ہے آج وہ بہت وہ صبح ہی آ گئے تھے نا ہم تو اس کی نیند خراب ہوئی ہوئی تھی تو وہ اب ہو گیا ہے بہت رو کر بہت زدیں کر کے جب سویا ہے
جس ٹائم نینو بہت ضد کرتے ہیں
ہاں جب نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بڑا پریشان کرتے ہیں اب ہمیں ہمیں دیکھ لو بڑوں کو نیند خراب کبھی ہو جاتی ہے ہماری تو کتنا سر بھاری بھاری سر رہتا اور وہ تو بچے کہنا بھی نہیں جانتے آپ کیا بنائیں گے آپ شام کو
بو میں نے بولا ہے کوئی دال وغیرہ لاؤ ہمارا دال ہی بنتی ہے کیونکہ ہمیں ناشتہ سب جلدی ہوتا ہے نا آٹ بجے ہم ناشت کر لیتے ہیں
ارے واہ پھر آپ سو کر کے کتنے بجے اٹھتی ہیں آٹھ بجےاشہ کر لیتی ہیں تو
میں تو شام کو پانچ بجے اٹھتی ہوں
صی ہے
اپپا وغیرا والد سبر اٹھاتے ہیں نا صبح چھے بجے اٹھ جات ہیں وہ کیونکہ ہمارا پانی نہیں آتا ہمارا پانی صبح ایک گھنٹہ آتا ہے بس
اچھا اچھا
وہ امی سے پانی بھرتی ہیں
ہوں
تو وہ پانی بھر کے رکھ دیتی ہے پینے والا نہانے والا اوپر ٹنکی وغیرہ بھر جاتی ہے ہماری
ہوں ہوں
ج تک ہم اٹھتے ہیں ناشتے کی تیاری کرتے ہیں کیونک ہماری امی نا کھانا وغیرہ نہیں بناتی ہیں
اچھا وہ آپ ہی بناتی ہیں
ج سفائی بھی نک نا مطلب ایٹ بھی بہت ہے وہ ستر سال کی ہے تو اس سے ان کو تو ہیلت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس میں بیٹھے بیٹھے کام کر دیتے پ کپڑے تیر لگا دی یا سبزی کھاد دیی
ہاں ارے اس کا بھی بہت سہارا ہو جاتا ت اگر کوئی اتنا کرنے والا مل جائے تو اس کا بھی بہت سہارا ہوتا جا ہے میری امی ہیں تو وہ کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں جیسے کبھی میرا بچہ پریشان کر رہا ہے ہمیں کہیں نکلنا ہے تو وہ بنا لیتی ہیں کےلاؤ میں بنا دوں گی
ج صح پانی بھر کافی ک صب اٹھ کے وہ پانی بھر لیتی ہیں پینے والا ہو گیا
ہاں ہاں تھوڑی سا بھی س مل جائے کسی کام کا تو صح رہتا ہے
ہاں ج سے دن آرام کرتی ہیں پھر ہم بولتے بھی نہیں ہے چل ٹھیک ہے س پانی بھر دیا سبزی وغیرہ کاٹ دیتی ہے کپڑے وغیرہ پراپ کر لیتی ہیں تے وغیرہ لگا دیتی ہیں روز پہننے والے بس یہ کر لیتی ہیں اور ویسے ایک کم تو جب ان کی بیٹی آتی ہے نا مطلب نارملی باتیں ٹھیک ہو جاتی کچھ مائیں
ہاں سی کہہ رہے ہو یہ تو بالکل ا سو سو فیصدی صحیح بات بولی ہے آپ نے میری ممی بھی اتنی ایکٹو ہو جاتی ہیں امی ہماری اتنی ایک ہو جائیں گی کہ بس اب تو وہ آپ نے گانا سنا ہے پنچی بن م ک کر موالا ہو جاتا ہے ان کی خوشی کے پہ ٹکانے نہیں رہتے ہاں س
اور ماں کی بیمار بھی ہو جا ماں بیٹی ہے ایک توم ماں کھڑی ہو جاتی ہے ہاں میری بیٹی آ گئی ہے
خوشی لگی ہاں
مولی نند ائی میری ممی پھپی ٹھیک ہو گئی میری ساسو ماں جو تھی بالکل نہیں اس کے جانے
یہ ہو جائے گا
ہاں ارے ویسے بھی جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں میں درد اور پیروں میں درد یہ چیزیں بھی تو بہت زیادہ ترقی
نہیں مری امی وغیرہ میں شگرا
او ہو تو وہ تو پریشان رہتی ہ گی شوگر والوں کا تو یہی ہے آدھی چیزیں تو وہ بچارے کھا نہیں پاتے
وہ کھا لیتے ہیں بول بھی تبت میں اپنا منہ روکوں گی اتنا ٹائم ہوگیا مرنا تو ہے ہی ایک دن
ہاں یہ بھی بات صحی ہے میری امی کو بھی شگر ہے لیکن وہ بہت اچھے سے پرہیز کرتی ہیں
نہیں میری بھی اپنی چاسی مانی کرتی کا لیتی ہیں وہ بھی اتنا ٹائم ہو گیا مجھے اب میں کیا نہ کھاؤں آپ کو ہر چیز میں آلو ڈلتے ہیں اور آلو میں شگر ہوتی ہے آپ کتنے آلونی ڈالوے
ہاں آلو اور چاول یہ سب چیز ہے مجھے تو آج پتتا چلا لیچی سے بھی بہت ہائی بہت تیزی سے شوگر بڑتی ہے مجھے تو یہ بات پتا ہی نہیں تھی
اچھا تج منگو کلی ش صبح بولا نے کہ بییچے لگی ہے نا شام کو
ہاں لیچی بہت تیزی سے سے شوگر بڑھاتی ہے جن کو شوگر ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے بڑھا دی ہے ان کو پھر بار بار واش روم جانا پڑتا ہے یورین بار بار آتا ہے ان لوگوں کو مطلب بھی نہیں آج ہی پتا چلا تو میں کہہ رہی دکن گار یار کہ کوئی چیز کھانی ہے بچارے لوگوں کے نصیب میں یا نہیں ہر چیز سے چاول وہ لوگ نہیں کھا سکتے آلو وہ نہیں کھا سکتے عربی بھی نہیں کھا سکتے اور وہ شکرکندی کتنی اچھی لگتی ہے کھیر بنا لیتے ہو اس کی وہ بھی بیچارے وہ لوگ نہیں کھا سکتے ہر چیز پ رہا تھا روکنا پڑتا
جال سری سبزیاں پت ہے ہمارے دو دن بعد لوگ کی دو دن بعد تو رہی دو دن بعد یہ کھانا پڑتا ممی کی وجہ سے
ہاں ورنہ پھر الگ الگ کھانے بناتے رہو
ہاں وہ تو ہے ہی پھر پ وہ ان کا ہی من کرتا ہے کہ میں نے ن کھانی ہے
ہاں ہاں دیکھ کر دل کر ہی جاتا ہے پھر کہ ہاں یہ لو تو اچھا اچھا کا رہے ہیں میں س کا رہی ہوں میں سا کیوں کاؤں اس چیز کا فرق پڑ جاتا ہوتا ہے
یہ م ممی تو بہت روز ہوا تھا سال ہم نے بہت روکا ممی کا منہ مری ممی بولی کب تک روے تو میرا مننا پڑ گے مجھے کال ن تو پھر وہ کھا لیتے آئس کریم بھی وہ کھا لیتی ہے سب کچھ کر دی تھ ہےی
ہاں پھر پتا ہے زیادہ زدہ منع کرنا بھی نا ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ برا نہ مان جائے ہے نا زیادہ کہو تو پھر ایسا ہےا کہیں برا مان نہیں تو ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گی پ ان کو ایسا لگے گا میرے کھانے پینے روک روک لگائی ج جا رہی ہے اچا زیادہ کر رہے ہیں
میں پھر دو بار بولتی کسی نہیں بول اور
ہاں ہاں صحیح ہے اپنی مرضی ہے سب کی اپنا اپنا من اور موسم کیسا ہے آج کا آپ کے یہاں کا
اور صبح تک ٹنڈی ہوا تھی ٹھڈی ہا بھی چل رہی ہے پر دوپ بھی ہے
اچھا دھوپ میں بہت تیز آئی ہے یہاں پر بھی تھوڑی تھوڑی گھٹا ہو رہی ہے بار بار آفے دھوپ ہو رہی ہے تو وہ الرٹ آ جاتا ہے نا بارش ہونے والی ہے بھاری بارش کی سمباونا ہے تو اس سے اور ڈر سا لگتا ہے وہ اتنا تیز وہ پ پ پ بھولتا ہے فون رات میں بول گیا تھا بچے ڈر گئے میرے یہ کیا ہے ہے سوورے سے ہم ہم نینم اور وہ ایک دم فون بچا وہ وائبریشن میں بھی بچتا ہے
جی جی جی
تو اس سے ڈر سا لگتا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ پتا نہیں وں بج رہا ہے کتنی تیز بارش آئے گی وس ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے ابھی تک بہت زیادہ والا لیکن پھر بھی لگتا ہی ہے
یہ ماریا نہیں ہے مارا دسو کل اور ہی آئے ہیں دس پندرہ منٹ بارش آئی ہے بہت ہی سب تو دھوپ نکل آ چکی ہے
اچھا اچھا
پڑ لوقوں میں ایسا کمی ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں وہاں پہ پل میں بارش ہو جاتی ہے پل میں دھوپ نکل جاتی ہے ایک بار نا ہم نینی تال گئے تھے گھومنے کے لیے کافی ٹائم پہل تو وہاں پر ابھی جا رہے ہیں اتنی تیز دھوپ تھی کچھ نہیں اور ایک ساتھ اتنی بارش اتنی بارش بہت زیادہ قدوالی میں کہا دیکھوں اور پھر وہاں پر وہاں پہ وہ چھ جگہ جگہ لوگ چھات بیچ رہے تھے پھر ہم کو وہ امرالا لین پڑی
صحیح بات ہے پھر آپ کو پھر آپ گھوم کے آئے گی ایسے ہی آگے
تو گھومے تھے بارش میں بھی کیونکہ پھر ہمارا ختم ہو جاتا تین دن کے لیے تو گئے ہی تھے تو وہاں پہ وہ مال روڈ ہے نا تو وہاں پہ ہم لوگ گھومے تھے ہم سردی کے کپڑے ہی نہیں لے کر گئے تھے کچھ بھی ایسا لیکن جب بارش ہوئی نا تو تو نیچ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں کا مطلب باڑوں کی مطلب بہت ٹھنڈا پانی تھا پھر لگی ٹھنڈ پھر ہم نے وہاں سے شال خریدی اور رش اتنا تھا یہاں سے پوری بس گئی تھی مطلب جسے خاندان والے ہوتے نا چچا زاد بھائی ماموںزاد بھائی پھپھی اور ان کی بیٹیاں تو سب لوگ گئے تھے تو ہم لوگ ایک بس میں گئے تھے تو بہت مزہ آیا تھا گانا گاتا خوب مزے کرتے ہوئے گئے تھ
اا بھی اپ فمے تو ہاں جانا میں بہت مزہ آتا ہے
سار
جہ تک ہم ایک دم وہ ہو نا ساتھ میں مطلب ہو تو تب بھی اچھا ہوتا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ کا ہے
ہاں ہاں ہاں سیم گروپ جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو مزہ کالا کے بچے چ کےاتھ آتے ہے نا ان کے ساتھ اچھی الگ ہی رشتہ ہوتا ہے سب سے زیادہ مطلب پیار جو مانا جاتا ہے نا وہ الالگ کے بچوں کے ساتھ مانا جاتا ہے اور وں کے سھ میں مانا جا ہے تکرار والا رشہ
ا کہہ رہ ہو پروے تیار کروے تک
ہاں ہاں ایسے ہی ہو جاتا ہے اور ماموں کے بچوں کے ساتھ بھی مزے آتے ہیں میرے ماموں کی بیٹی ہے اس کے تو پت ہے وہ تو مطلب بہت باتنی ہے اتنے جوک سناتی ہے بات بات پہ ہنساتی رہے گی ہنساتی رہے گی تو اس ہم اب میں گئی تھی نا تو وہ بھی آئی ہوئی تھی تو بہت مطلب ہم نے بہت مزے کرے تھے الگ الگ باتیں بتائی گی اتنی زیادہ کچھ بھی کچھ بھی بنا کبھی کبھی تو بنا سر پیر والی باتیں بتائے گی کہ ہاں ہنسی آنی ہے تو آنی ہے
صحیح ہے اچھا کر کیا ہو
ہاں وقت اچھا گزر جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہے نا یہ کسی کسی کے ساتھ ہنسی ہنسی میں وقت گزر گیا پتا ہی نہیں چلا ایسا والا ہو جاتا ہے ماحول بنات جاتا ہے
بچوں کے ساتھ وہ اپنی باتت نہیں چڑ نا ایک نہیںنی اپنی ماتے چھیرتے ہیں بہت زیادہ جی جی ایسے ہی کرتے ہیں ہمے
بیٹا رو
ہاں جی کوئی نہیں کوئی نہیں آپ دیکھ لو آئی آپ جی جی آپ دیکھ لو بر
وہ چتا ہ